ہلو
آواز آ ری میری
ہاں آپ کی آواز آ رہی
کیسی ہو یار اتنے دنوں بعد کال پر بات کر رہی ہو رہی ہے آج اچانک سے تیرا خیال آیا تو سوچا سیدھے کال ہی کر لیتی ہے
ہاں ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے بھی بہت خوشی ہوئی تیرا کال دیکھ کر بتاؤ کیا چل رہا ہے کام اور لائف سب کیسی چل رہی ہے
سب ٹھیک ہے بس وہی روز کی بزی لائف لیکن آج سوچا تھوڑا بریک کر کر کے اپنی سب سے اچھی دوست سے بات کر لوں تیری آواز سننے سنتے ہی موڈ فریش ہو جاتا ہے یار
واہ سیم یار چلو آج آرام سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں بہت ساری پرانی یادیں بھی شیئر کریں گے
بالکل آج کوئی جلدی نہیں ہے تو پہلے بتا گھر پر سب ٹھیک کیسے ہیں سب ٹھیک ہے
ہاں سب بڑھیا ہے ممی پاپا بھی ٹھیک ہے اور اور تمہیں بہت یاد کر تہ ویسے تم تم کم ملنے آ رہی ہو
چلو کوئی نہیں جلدی ہی پلان بناتے ہیں اس بار سے ملنے ہی نہیں پورے دن ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کریں گے
مک اب اوپر آئیے بہت اچھی شروعات میں تھوڑا مشکل لگا تھا لیکن ا لیکن اب سب سمجھ ا نے لگا ہےجو میں نے بھیجا
اچھا ہمم یہ تو ہے شاہد
صحیح بات ویسے یاد ہے اسکول کے بعد ہم روز روز آدھا گھنٹہ گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر بیٹھ بیٹھا کرتے تھے گھر گھر جانے کو بالکل من ہی نہیں کرتا تھا کبھی فیوچر کا پلان بناتے تھے کبھی ٹیچر کی فنی باتیں یاد کر کے اتنا ہنستے تھے کہ لوگ ہم ہمیں دیکھنے لگتے تھے
بالکل یاد ہے اور جب گھر پہنچتے تھے تو ممی ڈانٹ نے لگتی تھیں کہ اسکول سے اتنی دیر کیوں لگ گئی اور ہم ہر بار کوئی نیا بہانا بنا دیتے تھے سچ بتاؤ وہ دن اتنے اچھے تھے اتنی ہی خوبصورت دن تھے آج بھی وہ ان یادو کو سوچ کر چہرے پہ سمائل آ جاتی ہے
ہاں یار وقت کتنا جلدی نکل گیا یار تب لگتا تھا بڑے ہونے کا بہت مزہ آئے گا لیکن اب لگتا ہے بچپن ہی سب سے بیسٹ تھا
بالکل ہے یار صحیح بات ہے صحیح کہا چلو آگے اگلے سنڈے کو ویڈیو کال کرتے ہیں اور پرانی فوٹوز دیکھتے ہیں بہت مزہ آئے گا
ٹن میں بھی اپنا اولڈ فوٹو البم نکال کر رکھوں گی آج کی بات ا آج کی بات کر کے دل بہت ہلکا اور سو گیا
میرے ساتھ بھی چل با کی باتیں اگلی کال میں کر یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے لیکن ابھی چائیے مت اور بتائیے گھر پہ کھانا وانا ہو گیا
ہاں سب بڑھیا ہے جو ہے سب کھانا وانا ہو گیا بس اب بچوں کو کھانا دے رہے تھے وہ ان کو نہلانا دلانا پھر کھانا کچھ گیسٹ آ گئے تھے گھر میں ان کو دیکھنا بہت لائو بزی ہو گئی ہے یار
سحیی باتباہ جائے ویسے ایک بات بتاؤ ا تجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلے ہر چھوٹی بعد ایک دوسرے سے شیر کرتے تھے اور اب کبھی کبھی دن نکل جاتا ہے بنا باتیں کئے
ہاں یار یہ بات میں نے بھی نوٹس کی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اصلی دوستی وہی ہوتی ہے جہاں روز بات نہ ہو پھر بھی رشتے بالکل پہلے جیسے ہی کہتے ہیں جب بھی ہم باتیں کرتے ہیں لگتا ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ اتنے دن کے بعد بات کر رہے ہیں
بالکل صحیح کہا ویسے آج کل ا او اپنے لیے ٹائم نک نکالنی پڑتی ہے پڑتی ہے یہ سب کام ہی کام رہتا ہے
شے پہلے تو بالکل ٹائم ہی نہیں ملتا تھا لیکن اب میں نے تھوڑا روٹین چینج کیا ہے روز شام کو تھوڑی دیر واک کرتی ہوں میوزک سنتی ہوں اور کبھی کبھی اپنی فیوریٹ چائے بنا کر بلکنی میں بیٹھ جاتی ہوں اس سے کافی اچھا فیل ہوتا ہے
واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے پر شاید مجھے بھی ایسے ہی کچھ شروع کرنا چاہیے ہر وقت
بال
بزی رہنے سے انسان خود کو ہی بھول جاتا
مس کدوں بالکل اور ایک پرومس کرتے ہیں چاہے جتنی بھی بزی ہو لائف ہفتے میں کم سے کم ایک بار کال ضرور کرتے ہیں ہے نا
صحیح ا وکے ڈن پرومیس پکا پکا رہا دوستی کو بیزی شڈیول کی وجہ سے کبھی کمزور نہیں ہونے دینا ہونے دیں گے
صیحی بات ہے یار تم سے بات کر کے پرانی باتیں تازہ ہو گئی اتنا اور ساری فرینڈس کے کیا حال ہیں اور کسی کے ٹچ میں ہو تم
ابھی تو میں کسی کے ٹچ میں نہیں ہوں کیوںکہ ابھی میں اپنی فیملی کو ہی لے کر میں پریشان رہتی ہے تھوڑا گھر کا کام وام رہتا ہے تو اس لیے کسی بات جلدی کال نہیں کر پاتی ہوں کیسی دن سوچ رہی ہوں کہ میں اپنی فرینڈ تو کال بات کرو ان سے کی بہت ٹائم ہوگیا بات نہیں کی
ہاں یہ تو ہے اصل بات اب ابھی تیرا بچہ چھوٹا بھی ہےبی میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں تبھی میں نے سوچا کہ میں اب اس دنیا سے تھوڑا نکل کے تھوڑا چینج لاؤں اپنے آپ کو بھی تو دیکھوں میں
اور کیا اپنے آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے ابھی تو بیبی تو چھوٹا ہے دیکھو ب بڑا ہوتا ہے آگے تب لائف میری اچھی چلنے لگی تب نہیں دقت ہوگا ابھی اسے سنبھالنا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے
یہ تو ہے کھانا وانا ہو گیا تیرا
ہاں ہاں کھانا کھانا ہوگیا اور آپ کا ہو گیا
اچھا تمہارا کیا ہے بس ہو رہا ہے کھانا کھا رہا ہے اور کیا روٹین چل رہا ہے آج کل تمہارا واک واک پہ جاتی ہو شام کو یا صبح مارننگ میں
اس سمے میں نہیں جا پاتی ہوں دیر سے اٹھتی ہوں نا اس لیے میں سوچ رہی ہوں جانے کے لیئے ہاں وہ بھی چھوٹا ہے وہ بھی مطلب لیٹ سے سوتا ہے تو جلدی صبح اٹھتا نہیں ہے اس لیے کہیں جا وآ نہیں پاتی ابھی واک واک پہ لیکن ہاں جانا اسٹارٹ کروں گی تھوڑا اپنا روٹین چینج کروں
ہاں تھوڑا فٹ بن اپنے آپ کو ہم لوگ اپنے بچوں میں گھر گرہستی میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کی ہم لوگ کون ہیں ہوں
ہاں ہاں سچ میں بھول جاتے ہیں ویسے ہم لوگ کو بھولنا نہیں چاہیے
ہوں پہلے کے دن یاد تو لو لگتا تھا بس ممی لوگ کے دن اچھے ہیں اب جب ہم لوگ ممی بن گئے ہیں تو لگتا ہے اس سے برے دن ہیں ہی صبح اٹھو کام کاج شام کو سو سے بچوں کو دیکھو بس یہی روٹیں
ناشتہ بناؤ کھانا بناؤ سب کا ناشتہ تیار
اگر ہم لوگ گھر پاس ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ منت میں اس کی پارٹی رکھتے
ہاں کٹی پارٹی تو رکھنا ہی چاہیے
ہوں ہوں پر ہاں اچھا ہم لوگ کی یہ بھی ہے قسمت بھی ایسی ہے کی ساری فرینڈ سب دور دور ہیں
ہاں سب ادھر ادھر بکھر گئی ہے کوئی پاس میں نہیں کی اگر کوئی پاس میں ہو تو ملنے کا بھی ہو جائے بس کال پہ بات ہی ہو پا تی ہے وہ بھی کبھی کبھی روز وہ بھی نہیں ہوتی ہے بزی لائف چلنے لگی ہے
بہت زیادہ
جلدی کوئی ایک دوسرے کو کال ہی نہیں کر پاتا ہے
کچھ بھی وہی گھر گرہستی میں پڑ کے رہ گئے اب ہم بھی اپنا روٹین تھوڑا اور چینج کرئیں گے تھوڑا فٹ بنیں گے
ہاں پھر وہی اچھا رہے گا صحیح رہتا ہے شریر بھی فٹ رہتی ہے کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی ہے
تھوڑا ہسبینڈ بھی چاہتے ہیں اب ہم لوگ ویسے بن کے رہ نہیں پاتے ہیں تو ہسبینڈ بھی سوچتے ہیں کی کیا وہ ہے ہم تو ان سے کہہ رہے تھے کہ ہم کو ہفتے میں ایک بار اپنے ساتھ جس دن چھٹی ہوا کرے لے جایا کرو خالی ہم تم بچے نہیں ٹائم اسپینڈ کیا کریں تھوڑا اپنے کو لے کر ہم لوگ بھی
نے بچے کہاں مانیں گے چلیں گے ہی ساتھ میں
ہوں ہوں ہوں نہیں ابھی تمہارا چھوٹا ہے خیر ہمارے تو خیر بڑے ہو گئے ہیں آج کل بچے کیا اور تمہارا بچہ وہ دیکھتا ہے موبائل وغیرہ لیتا ہے دیکھتا ہے
ہاں موبائل تو بہت دیکھتا ہے موبائل تو اسے اتنا پسند ہے ایکدم موبائل دے دو تو کھانا بھول جائے گا کھانا نہیں کھاتا نہ دودھ پیتا ہے بس موبائل دیدو موبائل کے آگے بیٹھا رہے گا تو موبائل دیکھ رہآ
بتائے اب آج کل یہ چل رہا ہے بچوں کو دیر تک ہوں موبائل پہ ہی ڈیپینڈ ہے ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ نہیں ہے بچے ہلو
ہاں ٹھیک ہے پھر میں رکھ رہی ہے
ٹھیک ہے پھر یاد پھر کال کرنا مجھے یا میں کروں گی تجھے ٹھیک ہے
ٹھیک ٹھیک